ہیلو
جی السلام علیکم بھیا
وعلیکم السلام کیا حال چال ہے بھیا
اب الحمد للہ آپنا بتائیے
میرا بھی ٹھیک ہے ہے اور بتائیے کھانا وغیرہ ہو گیا
جی الحمد للہ
ا میرا بھی ہو گیا ارے آج پتا ہے کیا ہوا
ہاں
جیسے کہ ایک لڑکی تھی سمجھے
ہوں
تو وہ لڑکی کا نام شاید اس کا نام ریلیز نہیں کر سکتا ہوں
اچھا
اس کا نام تھا شاید کشس وغیرہ کیسا تو نام تھا جان ن
ہوں ہوں
تو اس کے پیچھے پورا محلہ پڑا ہوا ہے سمجھے آپ
ہاں ہاں
اور یہ سوچنے والی بات ہے
جی
اور سننے میں آیا کہ آ نیتار ہاٹ وغیرہ گئے تھے گھومنے
ہاں گئے تو تھے وہاں پہ بہت انجوائمنٹ ہوا مزہ بھی آیا بہت
اچھا کس کے ساتھ گئے تھے دوست لوگ کے سات یا فیملی کے ساتھ
نہیں سب دوست لوگ کے ساتھ سب مطلب ہاں ساب بھی تھا
اچھا کب گئے تھے آپ لوگ
ہم لوگ تو گئے تھے ہو گیا مطلب ایک سپتاہ
ایک سپتتاہ ہو گیا نا یہ
ہوں
ارے کیا آپ کہی جگہ گھومنا پھرنا بھی چاہیے آدمی لوگ کو تو زندگی بھر تو گھر ہی پہ رہنا ہے کمانا ہے ہم لوگ لڑکوں کا لائف تھوڑی آسان ہوتا ہے
جی جی اور لائف میں اب انجوائمنٹ نہیں کریں گے تو کبھی بڑھاپا میں تھوڑی کریں گے
بڑھاپا میں لاٹھی لے کے تھوڑی گھومت چلیں گے سگرے ابھی گھومنے کا عمر ہے گھوم لے رہا آدمی ابھی مین بات ہم لوگ کو ٹینشن نہیں ابھی نا کہ کمانا ہے فم ڈوری کو پالنا ہے کیونکہ ابھی ہے باپ ہم لوگ کا زندہ ہے تو ابھی چلا دے رہا ہے
جی جی
اور بتائیے سننے میں آیا کہ محلہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا
ہاں ایک آئی تھی عمرہ کر کے اور آئی اور اس کے بعد پھر ترنت مطلب انتقالی کر د نماز وماز پڑھ کے فجر کا اس کے بعد پھر سوئی تو سوئی رہ گئی
دیکھو کتنا ایمان والی تھی تب ن عمرہ کر کے آ گئی آخری آخری بق تک
جی جی
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کہاں ساتھ چھوڑ دے اس لیے ہمیشہ تیار رہو ایمان پر رہو
جی
ہاں کیونکہ دیکھیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یارے آج کریں گے وہ کام کل کریں گے وہ کام لیکن موت جب آپ جہاں لکھا ہوا وہاں ہو ہی جائے گا اتنا ہی تاریخ کو وہ نہیں موت نہیں کہے گا کہ ہم کل آئ گے کہ وئیں گے جب آنا ہوگا آیں جائے گا
ہاں ہاںاں
اور بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں انکل آنٹی لوگ بھائی بہن لوگ
تب تو الحمد للہ بھی بڑھیا ہیں
اچھا اور ا جھی آپ کا گاؤں کہاں ہے آپ تو کہاں پہ رہتے ہیں ابھی
ابھی تو ڈالٹن گنج میں رہتے ہیں
دالٹے گنج میں کہاں پہ
یہ بیلوٹی کا چوک نوٹولی
اچھا
اچھا فون جی جی
ارے وہ ہم میرا دوست ہے
ہاں ا اور آپ کہیں گھومنے وومنے نہیں جاتے ہیں کیا
گھومنے تو گئے تھے اسی مہینے میں نا
اچھا کہاں گئے تھے
اور وہی شملہ میں گیا تھے
ارے باپ رے وہاں تو بہت مطلب مزہ آیا ہوگا
ارے بہت وہاں پہ پتتا ہے سب سے زیادہ مزہ کس میں آیا
ہوں
ایک میں ریور رافٹنگ میں بھائی وہاں پہ اتنا مزہ آیا نا اتنا مزہ آیا بھائی سب کو ڈر رہا تھا ہے بہت مزہ آئے اس میں پھر اس کے بعد منجی جمپنگ وغیرہ سب کیا اس میں تو اور مزہ آ رہا تھا
اچھا
ہ ارے دیکے پیسہ کا خیال رکھے گا تو کہیں نہیں گھوم پائیے گا
ہاں ہاں ہاں
اس لیے پیسہ اڑاؤ ابھی جتنا اڑا سکتے ہو کیونکہ باپ کا کمائی ہے جب اپنا کمائی آئے گا تو مت اڑانا
ہوں ہوں ہ
اور کیا تو ڈالٹے گ اس بار محرم بہت اچھا منا ہے
جی اس بار تو ماشاء اللہ بہت بڑھیا بنا ہے محرم
ہوں کون ڈیزے آیا تھا ویسے یہاں پہ
ہر سال کی طرح اس چال بھی نیوز سےئی
ڈیری ہوس
ہاں
ا کا تو اس بار تجیا کا تو نہیں گھما ہے اس بار جلوس میں
جی نہیں گھوما ہے
اچھا اب کیوں نہیں گھما دلو تجیہ
نہیں
تو ریزن تو ہوگا نا
پتا نہیں کیوں نہیں گھوما
اور بتائیے اپنے بارے میں کچھ
اور کیا بتائے ابھی تو گھوم پھر کے آ ہی رہے ہیں
کہیں میرا بھی ٹاکا ووکا بھیھڑائیے گا
ہاں کیوں نہیں کہاں آپ کو لڑکی وڑکی چاہیے کیا
آپ ایسا پوچھ رہے چاہیے تو دوج بھی کہنے کر د
ارے یہ سب کے چکر میں مت پڑی ہے ابھی یہ سب ہے نا بہت خراب چیز ہوتا ہے
اچھا سچ میں ہے
ہوں
سچ بھی خراب چیز ہو کہا ہے ارے ایک بات آپ کو بتانا تھا جیسے کہ ہم لوگ شملہ گئے تھے نا شملا گئے تھے نا تو ٹرین میں جسے ٹرین میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک
ہوں
ابھی سنیے گا بتا رہا ہوں ٹرین میں ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بالٹن اسٹیشن پارک کیا نا چالیس اسٹیشن کے بعد لوگوں کو ڈھیر ا مطلب ا ہم لوگوں کے ڈبہ میں چھکا لوگ چڑھ گئے ٹھیک ہے
اچھا ہاں
ہم لوگ سب سوے ہوئے تھے ٹھیک اور جیسے ہی چڑھی او لوگ پورا ہڑ بڑا لگی دو دو دو دو پورا تالی وی پیٹے لگی خوب اور میرا ایک دوست پہلے میرا میرے سے پہلے پہلے سیٹ والا میں بیٹھل تھا
ہاں
اس کو اٹھا کے کر ہی رہے پیسہ تو پیسہ تو پیسہ ا نیند میں تو پورا پورا گبڑ آگیا لے کون آ کون آ گیا ا کرا کہ میرا پا پیسا ہی نہیں ہے اور خوب مار پیٹ ہونے لگا ہوں وہیں پر ہی دوست وت ماں کے ناک منہ پلا دیا اور پھر آخری آب آخری میں پیسہ نہیں دیا نا تو اپنا سارا کپڑا کھول کے دکھانے لگی تھی ارے اس پہ اتنا مارا اتنا مارا تھا کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا تھا
تو آپ لوگ دیکھ رہے تھے وہ کپڑا اتاریی تھی تو
نہ ہم لوگ آنکھ بند کر لیے تھے
اچھا
ہم عزت دار آدمی میں ہیں
ہاں
ا اچھا آپ نماز نماز پڑھتے ہیں بھیا
جی ابھی تو نہیں پڑھتے ہیں ان شاء اللہ پڑھیں گے
ان شاء اللہ کب پڑھیں گے جب موت آ جائے گی تب پڑھیں گے وہی تو پوچھ رہا ہوں کب پڑیں گے
ابھی تو یہ نہیں بتا سکتے کب پڑھیں گے
ارے آپ ہم کو بتا سکتے ہیں نا کہ اتنے تاریخ سے پڑھیں گے
نہیں اب کیسے بتا دیں مان لیجیے کہ
ہم لوگوں کا پہلے آپ سنیے ہم لوگوں کا سب سے بڑا ایمان بھائی اس سے اگر آپ کو پت ہو یہ نماز جو ہے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی
ہ جی جی
جب آج ہم لوگ پڑھتے تھے نا تو حضور صلی اللہ ولم کی آنکھ کو راحت پہنچتی تھی سمجھے
جی
تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں کبھی کبھی پانچ وقت میں دو وقت پڑھ لیتے ہیں
اچھا پانچ بات کہیں نہیں پڑتے ہیں
ارے تھوڑا ٹائم نہیں ملتا ہے
اچھا کچھ کرتے ہیں کیا آپ
ہاں سب کوچ چوتیاں بناتے ہیں
مطلب کیا چیز کر کے
نہیں مطلب جیسے کہ میرا ابھی کچھ نہیں کہتا ابھی تو اسٹوڈنٹ ہیں سر اور کیا آپ ویسے آپ کون سےا کلاس میں ہو
ابھی تو ٹینتھ میں
ٹینتھ میں ہو
ہوں
اچھا اور پڑھائی وڑھائی سب کیسی چل رہی ہے
سب ابھی الحمد اللہ اچھا ہی چل رہا ہے
سی بی ایس ای سے کہ جیک سے ہو آپ
نہیں جیکس
جیکس کون سی اسکول میں
گوار اسکول میں
اور آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہو تو بتاؤ
ج اور ابھی تو پڑھائی وڑھائی یہ سب بڑھیا ہی چل رہا ہے ابھی سوچے ٹینتھ کے بعد باہر جانے کے لیے
کرنا ہے کیا ہے آپ کو
ویسے تو ابھی کچھ سوچے نہیں ہے
اچھا نیٹ وغیرہ
نہیں نہیں
آپ کو دیکھو آپ اس بار میں سوچا ہوا نا کہ مجھے کچھ کرنا
نہیں بچپن کا تو بات الگ ہے بچپن میں تو کچھ بھی نکل جاتا ہے موسے پر ابھی ک د ماگ اور بچپن کا دماگ الگ ہے
یہی بات تو ہے آپ کافی میچیور ہو گئے ہیں بڑے بھائی
جی جی
تو آج اگر آج سوچے آپ تو مجھے یاد کرتے ہیں نہیں سوچے کہ ہم ہی فون لگا لیتے ہیں
اچھا
تو آج لگایا ہوں فون اور
ہاں یاد کرتے رہا کریے ایسے ہی ہم کو
ڈیلی یاد کروں گا ٹینشن متلو
جی
ج دو تین منٹ اور بات کر لیجیے میرے سے پھر اس کے میں چلا جاؤں گا نا پھر نہیں بات ہوئی تو ویسے آپ کے آنے کتنے بھائی بہنوں
ہم لوگ تو دو بھائی ہیں صرف
اچھا آپ لوگ
اوں
وہ بھائی
ہاں دو بھائی ہے سیر
اچھا سب سے چھوٹا اپنا
نہیں سب سے بڑا ہم ہی ہے
سب سے بڑا تم پھر چھوٹا بھائی کا کیا نام ہے آپ کا
اسد اسد رضا
آپ کے تو انساری ہو یا رائن ہاں
نہیں انصاری ہیں
ویسے میں بھی انسار ہی ہوں
ہاں ہاں
س اور صدیقی کرنے سے پہلے ہم لوگ مسلمان
جی جی
سب سے پہلاے لوگ مسلمان کیا ہیں
مسلمان ہیں
لوک
آواز تھوڑا آپ کا کٹ کٹ کیا رہا ہے
اچھا ہیلو
ہاں ہاں بولیے باہر ہے
اب اب صاف گیا
ہاں ہاں
چلیے ٹھیک ہے بھائی جانب
ٹھیک ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام